الل علیکم بل ٹھیک ہو
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہے بھائی
ہاں شکر الحمد للہ
ہیلو بھائی جان
ہاں بھ جان ہو نا آشتاب کا
ہیلو آواز نہیں آ رہی بھائی جان
بجا نشتا ہوپقہ
ہاں ہو گیا
ہاں گرمی سب کھہ رہے تھے
کیر
ہوں میرا ماننا ہے کہ آج زیادہ پولوشن ہے آلودگی ہے
ہاں بھائی جان
آج ہم بات کریں گے ٹاپک بنائے گے کہ آلودگی پہ ہی
آلود
ہاں مطلب پلوشن
ہوں
ہاں آلودگی آج ایک دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہوائے پانی اور زمین ایک گندی گندگی کو آلودگی کہتے ہیں
وہاں بائیکن
ہاں میرا ماننا ہے کہ جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اس وجہ سے آلودگی زیادہ بڑھ رہی ہے
وی جن یہ ہو رہا ہے کہ پیڑ پودوں کاٹ رہے ہیں تو واو پردوشن ہو ر ہے م
ہ فیکٹریوں کا دواں اور پلاسٹک کا زیادہ استعمال کی بڑی وجہ سے ہے یہ
ہاں بھائی جان
ہاں آلودگی کی وجہ سے انسان جانوروں اور پیڑوں کی صحت بہت خراب ہوتی ہے
بہت خراب ہو رہی ہے پ مطلب گائے وغیرہ ہے روڈوں پہ بازاروں میں پنی مطلب پلاسٹک ڈری مل رہی ہے کھا رہی ہیں بیمار پڑ رہے ہیں اور کئی کارن ہیں اس کے
ہا
اور پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں آپ تو پیڑوں سے کو مطلب گرمی ہاں گرمی بیٹھ رہی ہے اور کئی کار رہے ہیں بھائی جان
ہاں اگر ہم سب مل کر اپنے ماحول کا کو صاف رکھیں تو ہم ایک بہترین اور
صاف واتورن بنائے رکھنا چاہیے بھ جان
ہاں ہم بھی اس مشکل میں نہیں پ پائے گئے بعد میں آنے والی جنریشن کو بھی پھر یہ ٹھیک لگے گا
ہاں اب ہم تو کچھ کر رہے ہیں تو آگے آگے ہی بڑھ کر مطلب ہمارے پوتے کوئی ہوں گے وہ بھی
بیمار پڑیں گے زیادہ وہ ہو رہا ہے پیڑوں کی زیادہ کٹائی چل رہی ہے
ہاں ہاں میرا ماننا ہے کہ جو ہم پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں اس سے زیادہ پولوشن ہو رہا ہے جو فیکٹریوں کا دعا ہے اس سے بھی زیادہ پولوشن ہے آپ بھی دیکھتے بھی ہ گے کہ وہاں پہ آج کل کے ہسپتالوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں بیمار وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے خود پولوشن بنایا ہے
ہاں ہاں بھائی جان
زمین زمین کو گندہ کیا ہے
ہوں
آلودگی سے
وہ تو یہ وائی
ہاں
کئی کارن اس کے ہو
فیکٹریوں کا دعا جو ہے پلاسٹک کا دعا جو ہے اہم کرنا چاہے کہ کم استعمال
ہاں ابھی ہو رہا ہے کہ بازاروں میں جا رہے ہیں پہلے لوگ سائیکلوں سے جاتے تھے اب لوگ مطلب بائک گھر میں چار چار ویکتی ہیں تو چار بائک گاڑی چار ٹیکٹر ایس ہو رہا ہے پہلے سائیکل قلوں سے جاتے تھے تو کوئی مطلب کوئی مطلب بیمار نہیں پڑتا تھا پہلے جب پہلے کا کھان پان بھی اگل تھا اب بازاروں میں کھانے جا رہے ہیں
اگر پیٹوں کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے پلاسٹک کا کم استعمال کرنا چاہیے اور کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے پھینکے نہیںي ہم کیا کرتے کسی گرینری پہ جاتے ہیں ہم وہیں پہ یہ جو کچرا ہوتا ہے وہی پہ پھینکتے ہیں اسے ہمیں
ابھی ہو رہا ہے بھائی جان کہ آپ بازاروں میں جا رہے ہیں تو چاؤمین نڈلس وغیرہ برگر ویرہ کھ رہے ہیں اس سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے اس میں کئی پرکار کہ مسالے آ رہے ہیں مطلب کیمیکلوں سے بنے اور ہم گھر کا شدھ کھانا کھا نہیں پا رہے ہیں
ہاں
اب یہ دیکھو گا مطلب بہت کئی کارن ہے بازاروں میں کر کے جا رہے ہیں تو گاڑیوں کو پار نہیں
تو ہم ہی ہے نا اس کے جو ہم بازار سے ہی کھا رہے ہیں دیکھو جو اپنی ماس ماں ہمیں اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے وہ فریش بنا دیتی ہے ہمیں ہے کہ نہیں ہم جو ب بازاروں میں یہ کھاتے ہیں نا جو پیزا برگر سینڈوچ ای ٹی سی جو بھی ہے بازار میں ملتا ہے لیز کرکریے اس اس سے ہمیں نقصان ہی پہنچتا ہے صحت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس سے
اب تو کوئی بھی پھل لے لو وہ بھی آپ کا سب کیمیکل سے ایک سو گرام کا پھلے تو اسے دو کلو کو بنا دیتی ہیں انجیکشن لگا کر وہ مطلب
ہے نا
ہمیں ہم تم مل کر اس کا مطلب دھیان رکھیں گے
ہاں ہم کو سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے کہ اس کو اس ماحول کو صاف رکھا کرے
ہاں بھائی ہاں بھائی
اور مطلب کہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے وایو پردوشن ہو رہا ہے
ہاں
اور مطلب کھیتوں میں اب بارش بھی بہت کم ہونے لگی ہے دیکھو کئی کئی جگہ پہ بارش نہیں ہو رہی ہے کئی جگہ پہ باڑھ آ رہی ہیں
آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑا بڑا مسئلہ ہوا ہے پانی اور زمین کی گندگی کو ہم آلودگی کہتے ہیں
ہمم
ہاں یہ دیکھو اگر ہم کو گھرمے کیڑا ہوتا ہے یا کچھ گندگی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم پھینکتے ہیں ندیوں میں یہی بڑے بڑےدارخود کے نیچے
ہمم
اسے کیا ہوتا ہے اسے وہ خراب ہوگا
اب پہلے دیکھو بھائی جان کہ کنو میں سے پانی پیتے تھے
ہممم
بالٹی سے کھینچ کر اب ہم سمروں میں مطلب گھر گھر
وہ آتے تھے ڈائریکٹ زمین سے ہی نکلتا تھا وہ پانی آج کیا ہوتا ہے آج ہم لاتے ہیں مطلب کہ جو واٹر فال ہوتا ہے کہیں پہ پانی ہوتا ہے نجیے ہوتے ہیں اسی سے کانیکشن لاتے ہیں ہے کہ نہیں
ہاں ہاں
ہم اوپر کیا کرتے ہیں اوپر ہم کرتے ہیں کام ندیوں میں گندگی پھیلاتے ہیں پھر وہی پانی ہم پیتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے آنے والی جنریشن کو بھی نقصان ہے ہمارے بچے بچوں کو بھی نقصان ہے
نقصان تو ہے ہی سب کو نقصان ہے یہ ہم کو بھی نقصان ہے ابھی بھی اب دیکھو آپ کے جلدی جلدی سے بیمار پڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کئی طرح کا ڈینگو ملیریا یہ پہلے کوئی روگ نہیں تھا اب روگ کئی پرکار کی ہو گئے آپ نالیوں کی دیکھو نالیوں کی کبھی صفائی نہیں ہو رہی ہے اس میں مچھر پیدا ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو کاٹ رہی ہیں اب اس سے ڈینگو ملیریا مطلب کوئی
ہاں اس سے ایئر کنڈیشن بھی کام ہوتی ہے دیکھو ہمیں آکسیجن کی خود کو ضرورت ہے
ہاں وہ پہلے دیکھ تو پہل
کہ یہ آلودگی دور کر کے تبھی تو آکسیجن صاف آئے گا ہے کہ نہیں ہوائ ٹھیک آئے گی
ہاں
ہاں
وہ تو یہ پائی جان
ہاں میرا ماننا یہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم خود ہی غلط کر رہے ہیں ہم تو خود غلط ہے آنے اس سے آنے والی جنریشن کو بھی نقصان پہنچ جائے گا بہت ہی زیادہ اس لیے میرا ماننا ہے کہ ہم کو سب کو سوچ سمجھ کر یہی سوچنا چاہیے کہ کہ ٹھیک کیا رہے گ غلط کیا رہے گا
ہ اب دیکھو مطلب کئی کارن ہیں اب اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی جان دے رہے ہیں
ہاں
پہلے مطلب کوئی ٹکر سے ویسے ختم نہیں ہوتا تھا اب تو کہیں بھی جاؤ کہیں بھی سن رہو کوئی ٹکر سے ختم ہو رہا ہے کوئی کچھ مطلب پہلے سائیکل بیس ہی سادھن چل دی اونٹ گھوڑے یہ وغیرہ تو کوئی ٹکر فکر سے ختم نہیں ہوتا تھا اب اب دیکھو کئی بھی بازار میں چلے جاؤ روزانا ایک آدھ دو مٹر ہو جاتی ہیں
صحیح بات ہے میرا کہنا یہی ہے کہ یہ اس کے بارے میں کس کو قدم اٹھانا چاہیے جب ماں باپ اپنے اولاد کو سکھائائے گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اصل میں ان کو اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے کہ سح ہو کہ
ہاں ہاں اور مطلب پہلے بچے امی کوئی بھی پہلی جاتی تھی پیدل پیدل پڑھنے جاتی تھی سائیکلوں سے جاتی تھی اب دیکھو کوئی اسکوٹی سے کوئی موٹر سائیکل سے کوئی کچھ مطلب ایسے پڑھنے جا رہے ہیں
میرا ماننا یہی ہے نا کہ مطلب کہ ہم ہی غلط کر رہے ہیں دیکھو پہلے ہم کھیتوں میں ہی کر کیا کر رہے تھے خود کام کر رہے تھے
فصل بھی اچھا نکلتا تھا
ہاں
آج کیا کر رہے ہیں ہم ہم کر رہے ہیں کہ ٹریکٹر لا رہے ہیں مشین لا رہے ہے لگا رہے ہیں اب میں کے دوں گے
پہلے پہلے مشینوں کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا تھا پہلے بیلوں سے کھدائی ہوتی تھی
ہاں آج کل کیا کر رہے ہیں ہم ہم تو آج کل ل یہی کر رہے ہیں کہ مشینوں کو لگا رہے زمین اس سے بھی پولوشن ہوتا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کو فائدہ آ رہا ہے جو وہاں پہ فصل نکلتا ہے وہ کون کھاتا ہے ہم ہی کھاتے ہیں نا پھر
ہاں ہاں
اور اس سے کیا ہوگا
اس سے ہماری طبیعت خراب رہے گی
ہاں ہم اپنے بچوں کو وہی فصل دیتے ہیں بعد میں
ہاں مطلب یہ کرنا چاہیے
پڑ جاتے ہیں وہ بیمار ہے کہ نہیں
وہ تو ہیی بھائی جان
ہاں جی بھا جان ہلو ہلو بھائی جان
ہیلو
ہاں بولیے
مطلب ہم کوئی اپنی سرچا آ اگلی پیڑھی کے لیے ہم کو خود مطلب سرکچا سب مل کر کریں گی یہ دوائیوں کا پرریوگ نہیں کریں گے تو ہی کچھ ہو سکتا ہے
تا بھی تو ہمیں فائدہ ہے
ہاں
ہاں چلو بھائی جان آپ سے بات کرتے ہوئے بہت ہی اچھا لگا اگر کشمیر آنا ہوا رابطہ ضرور کیجیے مجھے میں آپ کو کشمیر دکھاؤں گا
اوکے بھائی جان
اوکے اللہ حافظ بائی جان شکریہ
شکریہ شکریہ